ہیلو
جی جی
ہلو آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی
اتی نہیں آواز آپ کو
جی آ رہی ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسیے ہیں آپ
جی ہم تو بڑھیاے آپ فرمائیں آپ کیسی ہیں
بالکل خیریت آپ فرمانیے آپ کیا کرہ رہے تھ ہیں
جی ہمارے بھی یہاں سب خیریت سے آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
ہاں جی ناشتہ تو ہو ہی گیا ہم آپ بتاو آپ کو ناشتہ ہو گیا
جی ہمارا بھی ناشتہ وغیرہ ہو گیا ہم تو بس بیٹھے تھے تو سوچے آپ سے بات کر لیں
بالک آج دیکے آج بارش بھی تھویے س آج بارش نہیں پھر تو کتنی گرمی لگنے لگ جاتی ہے
جی یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے بارش ہو تو مطلب پانی کی کچ کچ ہو جاتی ہے مطلب اور نہ ہو تو ہمیں اتنی گرمی لگنے لگتی ہے
وہ تو بھی دقتیں ہوتی نہیں تو بھی دقت نہیں ہوتی
جی بالکل درست فرماری ہیں آپ
ہم آ کا تو موسم ہی ایسا ہے کم ہوتا ہے تو بھی دقت ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو بھی دقت ہی ہوتا ہے
جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے کوئی بھی چیز زیادہ یا کم ادھر وہ نہیں رہ جاتی نا
ج اور س بائے کیسی د سے آپ نے ہم کو
ہم نے سوچا آج آپ اس آپ سے اس موضے پہ بات کر لیتے ہیں کہ موبائل فون کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا نقصان ہوتے ہیں
بالکل توا دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ ہی فائدہ وغیرہ ہے فون وغیرہ سے دیکھا جائے تو گھر بیٹھے بیٹھے سارا کام بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے
جی تو بالکل درست فرمایا آپ نے اب اب تو گروسری منگانا ہو کپڑے منگانے ہو سوچے فون وغیرہ بھی منگانا ہو کوئی گیجٹ منگانا فون سے بیٹھے بیٹھے آرام سے منگا سکتے آپ کو یہاں وہاں دوڑ بھاگنا نہیں پڑتا نہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس دکان میں کتنے کم پرائز میں دے رہے ہیں مطلب یہ ساری چیزیں تو آپ کو فون پہ بیٹھے بیٹھے ہو جاتی ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو کمپیئر کر دیں گے ان دونوں کو ناپ توول لیں گے کس پرائز پہ کون سی اچھی کوالٹی کا چیز مل رہا ہے کون سا نہیں مل رہا ہے وہ ساری چیزیں دکھا کے آپ کو دے دیتا ہے اور آپ آرام سے شاپنگ کر سکتے ہیں اس سے
تو لوگ سارے کپڑے وغیرہ منگاتے آج کل کا دیکھا جائے تو اب اتنا بھروسہ ہوگیا ہے فونوں وغیرہ پر آن لائن وغیرہ چیزوں پر کہ اب الیکٹرانک کی جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں اے سی فریج کولر ایسی چیز یں بھی منگاتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے آ جاتا ہے فون کا دیکھا جائے تو کافی اچھا استعمال بھی ہوتا ہے کہ دور لوگوں سے بیٹھ کے ہم لوگ آرام سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کالنگ
جی یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے پہلے تو کہاں ہی بات ہو پاتی تھی اپنوں سے پہلے ٹیلی گرا آن اپنا ٹیلی گرام بھیجو پھر نہیں تو بھی یہ یے چٹھی بھیجو وہ کب تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی اور کتنی چٹنیاں تو ایسی ہوتی تھیں کی مطلب صرف دیش بھر میں چلیں گے اور کچھ الگ اسٹمپ کی چٹیاں ہوں گی جو باہر دیش تک جائیں گے ابھی یے ساری چیزوں کا جھنجھٹ نہیں رہے گیا فون کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے آرام سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بات کر سکتے ہیں ان کے حال چال جان سکتے
ب تو صحیح فرما رہی ہے کافی آسان وغیرہ تو پہلے کافی لمبا پڑ جاتا تھا کہ ایک ویکتی سے بات کرنے پ کافی سمے لگ جاتا تھا دیکھا جائے تو یوہی بات ہو جاتی ہے یوہی فون کال ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کافی آسان ہو چکا ہے فون وغیرہ سے بات کرنا وغیرہ
جی بالکل صحیح کا اور دیکھا جائے تو کت جی کتنے سارے کام آسان ہو گئے اور اوپر سے بچوں کی پڑھائی میں بھی کتنی درست فرمایا جاتا ہے ان سے حساب سے کتنی ساری چیزیں وہ ویڈیو کے حساب سے سیکھ سکتے ہیں اتنے سارے ایپ آ گئے ہیں جن سے وہ سیکھ سکتے ہیں اپنے بہتر کل کے لیے اور دیکھا جائے تو دھیرے دھیرے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ بھی بچوں کے فائدے کے لیے ہی ہو رہی ہیں کی دھیرے دھیرے وہ گھر بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں
بالکل صحیح کے رہی آ آگے دیکھا جائے ایسا یگ بڑھ رہا ہے ویسے سب لوگ ایڈوانس ہوتے جارے سب نئی نئی چیزیں اپنا رہے تو کافی اچھا ہے فون وغیرہ کا دیکھا جائے استعمال کرنا اب تو بینکوں کے لیے بھی کتنا آسان ہے نہ پہلے بینکوں وغیرہ کے اتنا لمبی لمبی لائنے لگانی پڑتی تھی اب تو سارا کام یو ہی ہو جاتا ہے
جی تو بالکل درس فرمایا آپ نے سوچے نا کتنے لمبے لمبے لائن میں کھڑے رہنا پڑتا تھا اب کہیں جانا ہو تو بھی ٹکٹ وغیرہ بک کروا لو فون پے بیٹھے بیٹھے اب چا چاہے اپ کو سنیما دیکھنے جانا ہو تو بھی فون میں ٹکٹ بک ہو جاتی ہے اور اسمے تو اتنی از اچھی چیز ہوگیی پلین ہو ٹرین ہو بس کے ٹکٹ ہو یا آپ کو سنیما دیکھنے جانا ہو اس کا ٹکٹ اپ اپنی سیٹ بھی چن سکتے ہے گھر بیٹھے بیٹھے
بالکل یے چیز تو آپ نے بالکل صحیح فرمایی گھر بیٹھے بیٹھے یے سب چیزیں تو ام ام ہو گیی گھر بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں یو ہی بک وغیرہ ہو جاتی ہے بس یہاں تک کی بس کے لیے بھی ایک الگ سے ایپ وغیرہ آئے کے اب یے والے بس ادھر سے سفر کر سکتے کون سا سیٹ مل سکتے تو کفی آسان ہوگیی ہے پڑھائی لکھائی میں دیکھا جائے تو کافی فون کا استعمال ہو رہا ہے
جی سوچیے نا پہلے کہاں مطلب اتنے مہنگی مہنگی انسٹیٹیوشن میں جانا پڑتا تھا بچوں کو جب ہم بھی چھوٹے تھے تب کتنے مطلب مہگی مہگی چیزے ہوتی تھی اب تو دھیرے دھیرے کر کے مطلب اتنی ساریی ٹیچر آ گئی ہیں آن لائن پے بچوں کو سکھانے کے لیے اور ایسا بھی نہیں کی وہ عمدہ نہیں سکھاتی کئی عمدہ طریقوں سے سکھاتی ہے ویڈیو وغیرہ سے بچوں کو سک سمجھایا جاتا ہے تو یے ساری چیزیں دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں اور ایسا نہیں ہے کی اگر مطلب ہم بڑے بیٹھ جائیں ان کے ساتھ تو ہمیں بھی سمجھ نا آے کچھ ہمیں بھی سمجھ آ جاتا ہے وہ ویڈیوز سے اتنے اچھے سے درست طریقے سے سب فرماتی ہیں ساری چیزیں
باکل صحیح کہہ رہے ہیں تو کیا ویڈیو وغیرہ دکھ کے پڑتے ہیں جلدی سجھ میں نہیں آتا چھوٹے بچ چالو ٹیھک ہے ان کی جو کتابیں ہوتی ہے اب سب یوٹیوب وغیرہ پے آرام سے مل جی ہیں ان کے لیسن وغیرہ تو اس میں کیا ویڈیو وغیرہ رہتا ہے تو ویڈیو وغیرہ دیکتے تو کو جلدی سمجھ میں بھی آتا ہے پڑھائی وغیرہ ایک لیے دیکھنے تو بہت ہی زیادہ استعمال ہو رہا ہے کھانے پکانے کے دیکھ لیے جو چیز ریسیپی نہیں آتی ہے فون میں ایک بار ڈالو تو پوری دنیا بھر کی ریسیپی آ جاتی ہے
جی یہ تو بالکل درس فرما رہے ہیں آپ جی اور ایمبرائڈری ٹری وغیرہ کڑھائی وغیرہ بھی سیکھ سکتے ہیں ابھی گھر بیٹھے بیٹھے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو اور اپنی اس کے لئے بھی کافی اچھا استعمال کرتے ہیں فون وغیرہ چھوٹا چھوٹا جو بزنس ہوتا ہے نا آن لائن وغیرہ ڈال سکتے ہیں جیسے ایڈ وغیرہ پرچار وغیرہ کرنے کے لیے بھی موبائل کا کافی صحیح اپیوگ ہو رہا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے دیکھ کے کی
اب سوچیے گھر پے بیٹھے بیٹھے اپ کھانا بنا بھی سکتے ہیں اور کھانا منگا بھی سکتے ہیں مطلب اتنے سارے ایپ آ گئے ہیں کہ آپ کسی سے بھی کھانا منگا لیں دس منٹ پندرہ منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدے گھنٹے کے اندر آپ کے گھر کے اندر آپ کی پسند کا کھانا آ جاتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اچھا پوشٹک نہیں ہوتا وہ کتنے سارے لوگ جو ہے جو گھر پہ اپ بزنس چلا رہے ہیں ان سے بھی ہمیں کافی کھانے کی چیزیں منگوا سکتے ہیں
ا آج تو دیکھا جائے فون کا کافی صحیح اپوگ بھی ہو رہا ہے پر جہاں دیکھتے کہ جہاں سر پیوگ ہوتا ہے وہاں غلط بھی نہیں لگ جاتا ہے لوگ اتنا ایڈوانس ہوتے جا رہے پھر بھی دیکھیے فراڈ وغیرہ ین جیس کیسے کتنے زیادہ ہی ہو ج کئی بچی کو خبر نہیں پتا چلتا تو ان کا کات وغیرہ میں کتنی دقتیں ہونے لگ جاتی ہے
جی مطلب غلط اگر او ٹی پی آپ نے شیئر کر دیا یا کسی نے غلط کو فراڈ لنک پہ آپ نے کلک کر دیا تو یہ ساری چیزوں کی تو مطلب دقتیں ہو ہی جاتی ہیں مطلب ہاں دیکھا جائے تو فون ایک بار کے لیے ہمارے لیے اچ اچھا ہے تو ایک بار کے لیے بڑے خطرے کی چیز بھی اگر ہم نے اس کو اس ص صحیح طریقے اسے استعمال نہی کیا یا ہم نے چیزوں پہ سختی نہیں برتی اپنے دھیان نہیں دیا ان ساری چیزوں پہ تو اور دیکھا جائے تو دھیرے دھیرے بچوں کو بھی ان کی لت لگ جاتی ہے مطلب جو بچے اگر صرف پڑھائی کے علاوہ بھی فالتو ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم والدہ کو ہی دیکھنی پڑتی ہے بچے کیا دیکھ رہے کیسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وو تو تھوڑے تھوڑے سمے پہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ بچے دیکھ کیا رہے ہیں ورنہ دیکھا جائے تو ان کو دھیرے دھیرے یہ ساری چیزوں کی عادت لگ سکتی ہے اور پھر ا ان کو صرف فون چلانے کا من کرے گا دھیرے دھیرے آلسی ہو جاتے ہیں ان کا اور کسی چیز میں من نہیں لگتا
بالکل صحیح سلے آپ کبھی کبھی بچے لوگوں کو یہ سب فون وغیرہ زیادہ استعمال انکو لت لگ جاتی ہے بنا فون کے ان سے کھایا بھی نہیں جاتا بنا فون کے ان کو رہا بھی نہیں جاتا ہے اسکول وغیرہ سے آتے بیگ وغیرہ رکھتے ترنت ان کو فون چاہیے فون چلانے کتنی زیادہ لت ہو جاتی ہے آنکھیں کمزور ہونے لگ جاتے زیادہ فون وغیرہ چلانے سے کیونکہ فون سے ایسی روشنی جو ڈلتی ہے وہاں آنکھوں کو کافی نقصان کرتی ہے
جی تو بالکل درست فرمایا آپ نے اور جیسے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بچے لوگوں کو یا ہم بھی بڑے لوگوں کو بھی سونے سے ایک دو گھنٹے پہلے تک تو فون چلانا ہی نہیں چاہے کیونکہ اس سے بھی مطلب آنکھوں کی روشنی میں بڑا ا اثر پڑتا ہے ہماری آنکھوں کی روشنی مطلب کمزور ہو سکتی ہے اور دیکھا جائے تو بچے جو دیر رات تک فون چلاتے ہیں ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے ان کو مانسک تناؤ ہونے لگتا ہے وہ ساری چیزوں کا مطلب بچپن سے مطلب بہت چھوٹی عمر سے ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہے جنکو فون چاہیے ہی رہتا ہے تو اس جگہ ہم نے دیکھا ہو کہ ان کی امیاں خود ہی فون دیتی ہے تاکہ ہمیں پریشان نہ کائی کائی بچے ہوتے ہیں جو بچے ان کے والدوں کو پریشان کرتے ہیں تو ان کے والد کو کیا کہتے ان کو فون دے دیتے تاکہ ہمیں پریشان وغیرہ نہ کرے اور دو تین گھنٹے کب اتار دیتے ان کو خود کو ہی پتا نہیں چلتا تو یہ سب چیزوں سے کافی دور رکھنا چاہیے کیونکہ ایک بار بچے کو لت لگ جاتی ہے تو بار بار ان کو چاہیے رہتا ہے کہ کھانے کے سمے میں فون چاہیے پڑھائی کرنے کے سمے فون چاہیے ہر سمے ان کو فون ہی چاہیے رہتا یا فون وغیرہ نہ دینے پر بھی وہ بہت الگ ہی سے چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں
جی یہ تو بلکل درست فر مارے آپ ابھی آج کل کے یوا کو لے لو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ان کے گھر میں کون کون ہے یا ان کے بگل میں کون بیٹھا ہے اگر وہ فون میں اپنے مگن ہو گئے تو اتنے مطلب مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے
بالکل صحیح فرما رہی فون وغیرہ کے جس میں فائدے بھی ہے تھوڑا دیکھا جائے تو نقصان وغیرہ بھی ہے وہ تو اپنے ہاتھ میں رہتا ہے کہ ان کا نقصان لینا ہے کہ فائدہ وغیرہ لینا ہے فون وغیرہ سے کافی زیادہ اسکایم وغیرہ بھی کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں بینک کے بینک کے دیکھیے بینک ریلیٹڈ بھی کتنے سارے شاٹ کیسز وغیرہ ہو جاتے ہیں کوئی مانلو کوئی ڈیلیوری آیا ہے کوئی بھی بول دیتا ہے یہ والا او ٹی پی وغیرہ آیا ہے ہم نے غلطی سے بھی کوئی او ٹی پی وغیرہ شیر کر دیتے ہے تو ہمارا تورنت بینک بیلنس بھی خالی ہو جاتا ہے اور چھوٹے بچے لوگوں کو زیادہ پتہ بھی نہیں رہتا تو کوئی بھی لنک نقصانی ہی ہوتا ہے تو ہمیں یہ سب چیزوں سے بچنا بھی چاہیے
چیزیں ہمیں بچوں کو مطلب سکھانی ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو شیئر نہیں کرنی ہے کوئی کچھ بولے تو بھی نہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا بچوں کو لگتا ہے کہ ہم تو امی ابو کا فائدہ ہی کرا رہے ہیں کر کے وہ یہ ساری چیزیں شیئر کر دینگے اور فراڈ کی ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہے بعد میں
ہ آپ سے بات کرکے کافی اچھا لگا کہ آپ کے بھی کتنے اچھے وچار وغیرہ ہے یہ سب کے بارے میں
جی ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ